آواز آ رہی ہے
ہاں ہاں آرہی ہے بولو نا
تو ان لوگ سے پوچھ رہے کہ مطلب ان لوگ نے بھی میرے کو کبھی ایسا دیکھے نہیں اور ان لوگ سے پوچھے تو بولے ہاں یہ تو مستان ہے ہم لوگ کے ساتھ پڑتی تھی بولے وہ ان کو یہ ان لوگ کو معلوم تھا کہ مطلب ان کا ایسا ایسا کچھ ہے پر یہ کبھی ایسا فوٹو ووٹو نہیں لگاتے تھے اور لگاتے بھی تھے تو دوست وں سے ہائڈ
میرا تو شروع اسکول سے ہوا تھا میں اسکول جاتی تھی اسکول کی گلی میں ان کا گھر تھا
اچھا بو
یہ سب لوگ برج کے پاس ایسا کھڑے رہتے تھے یہ لوگ سب تو یہ چار دوست لوگ تھے یہ لوگ چار دوست میں تین دوست لوگ تھے تین میں سے شرت لگی یہ لوگ کی یہ بندی نہ پ منڈی نیچے کر کے جاتی منڈی نیچے کر کے اس کول سے گھر پہ جاتی یہ جس کو پٹی نا اس سے ہوئی شادی کرے گا بولے اس کو چھوڑنے کا نہیں اس کو دھوکا نہیں دینے کا
ہاں
تو ایسی کر کے نا ایک ایک کر کے نا تینوں نے ہاں ایک ایک کر کے نا تینوں نے پرپوز کیے میر کو تو ایک کیا تو میں اس کو میرے بھ ائی کی دھمکا کہ وہ دوبارہ کبھی منہ ہی نہیں دکھایا پھر دوسرے نے کیا پھر اس کو بھی بھائی کی دھمکی دی بھائی کی دھمکی دی اس کو بھی تو اس نے کیا کیا ہاں تم نہ سوچ کے بتاؤ بول کے چل ایک دن کے بعد نا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ٹرین پے اس کا انتقال ہو گیا
اچھا
چلئے لاسٹ بچے تھے
ہوں
تو یہ میرا پیچھا کر کر کے پریشان کر رہے پریشان کر رہے میں ان کو بھائی کی بھی دھمکی دی بے دیکھو اگر میرے بھائی کو پتا چل گیا نا میرا بھائی زندہ مار د گا گارڈ کے دفن کر کے آ جائے گا م میرے کو تو تمہارے وجہ سے بولے وہ میں دیکھ لوں گا ایسا بولے میں بولی نہی بابا میرے کو یہ سب میں بہت ڈر لگتا میں بولی میرے کو بہت ڈر لگ رہا ہے میں یہ سب کام نہیں کرتی میرے کو میرے پڑھائی بولے وہ سب کا ٹینشن مت لے میں ہوں میں بولی لی کن میں فون نہیں کر سکتی بات نہیں کر سکتی کچھ نہیں کر سکتی بولے مت کر
ہاں پہلے کہاں فون ووں ٹھا میرے کو تو یلونٹھ میں جا کے فون اس میں بھی نہیں ملا تھا برابر اس میں بھی فون خراب ہو گیا تھا وہ بھی گھر کا فون تھا وہ
مت ہاں مت کر فون لیکن اتنا دھیان دے کہ شادی تیرے سے ہی کرنا ہے میرے کو چاہے تیرے گھر والوں کو منا کے کروں تو چاہے تو کروں گا تیرے سے ہی چاہے تم میرے سے بات کر چاہے مت کر اور یہ حقیقت ہو گیا پھر ہم لوگ چھ چھ مہینے کے سال بات نہیں کرتے تھے فون پہ نہ دکھا خالی دکھتا تھا ایسے روڈ پہ سے آتے جاتے کہ ہاں بھائی یہ ہے زندہ ہے بول کے وہ دیکھتے رہتے کہ ہاں ہے بات بات نہیں بھی ہوئی تو ہاں دکھتی تھی
ہاں
ایسی کرتے کرتے ہمارے پورے سات آخر ساتویں سال بعد میں میرے کو معلوم ہوا اب شادی کا ٹائم ہے اب نہیں کیے تو کب کرے گئے تو اپنے گھر والوں کو بولو گھر والوں کو بولے تو
کالج کا تھا تو کالج کا کالج ختم ہوئی می ٹویلتھ ہی تھی اس کے بعد کالج گئی نئی میں تو جاں میرا ایڈمیشن ہو جاتا تھا میری دو ہزار سولہ سولہ سترہ میں سترہ میں
پین
ہاں دو ہزار انیس میں مطلب بیس لگنے والا تھا تو ہاں دو ہزار انیس میں لاسٹ میری ٹویلتھ چل تا میں بولریوں تم تھا مطلب دو ہزار بیس کی سٹارٹنگ میں بورڈ یگزام تھا باروی کا
سولہ سولہ میں ٹینتھ ہوئی پندرہ سولہ میں
تو کالج کالج ختم کالج تک تو سب ٹھ یک تھا یہاں چلو ملنا ولنا سب نارملی کالج جا ہی رہے دوست پھر ظاہر سی بات ہے ملیں گے
ریکارڈ تھا ہم لوگ ملتے ہی نہیں
پھر جب کالج ختم ہوئی پھر میرا ایڈمیشن کا چلنے لگا کہ مجھے تھرٹیین پڑھنا ہے بول کے
بہن لوگ میرے سب بڑے میرے سے بتاؤں تو بتاؤں کس کو گھومنے کالج گئی نہیں میں ٹینتھ کے بعد کالج نہیں گئی ٹینتھ بھی
مصیبت میرے کو تو پڑھنے ہی نہیں دییےتھے میرے ابو ایڈمیشن کے لیے تیار تھے پہلے تو میری امی کسی کو بھی نہیں معلوم تھا پر میرے گھر کے بچے ہیں نا میرے خالا کے لڑ کی لوگ ان لوگوں کو پتا ہی نہیں کیسے معلوم پڑ گیا اب وہ ایک دن ہے نا مطلب کالج تو ختم ہو گیا ہو گیا تھا تین چار م ہینہ کالج بند ہو گئی تھی اب یہ فون کرے میرے کو اور میں نے نا ان کا نام سیو کری تھی مطلب میری دوست کے نام سے اب ان لوگ نے کیا سونچا کہ پھر سہیلی کا فون آ رہا ہے لاؤ اٹھا کے بول دو کہ اپی مطلب نہیں ہے میں پڑی ہوں ان لوگ سے بھی اور میں واش روم میں تھی اور فون تین چار بار آیا اور ادھر نوشین کر کے نام لکھ کے رکھی تھی میں نے اور یہ کیا کرے ان لوگ نے اٹھا لیا اور وہ ڈائریکٹ سامنے سے آواز بھی نہیں سنے کی مطلب بول کون رہا ہے بولنے لگ گے فون نہیں دکھ رہا یہ نہیں دکھ رہا وہ نہیں دکھ رہا صبح سے فون نہیں کرے یہ وہ اور وہ فون پہ سن رہی ہے اس نے جواب ہی نہیں دیا آناا تھا اور میں اتے میں نکلی تو اس سے پوچھی کس سے بات کر رہی ہے تو بولتی ہے کسی سے نہیں وہ ا سیلی کا فون آیا تھا نا تو میں نے اٹھا لی میں نے کس کا فون آگیا اب میں دیکھ رہی ہوں سو نوشین لکھا ہوا اور میں سمجھ گئی کہ کس کا فون ہے تو میں بولی کچھ بول رہی تھی تو بولتی نہیں کچھ نہیں بول رہی تھی تو اور پھر میں فون ہی نہیں لگائی اور میں نے جا کے اپنی امی سے بول رہی اور یہ خھالا یہ ہار گی ہو مری امی سے بول رہی اور میری امی کو کیسا گھما پھرا کے بلی واللی میرا نام مت لینا
ہوں
مطلب نام نہیں معلوم کرنا چاہیے کیونکہ کھالا اور ہم لوگ کی پہلے سے بہت جلتی ہے پھر وہ بچ تدیا بولے میں اچھے کے لیے بول رہی ہوں مطلب لڑکی غط راستے پر نہ چلی جائے ام میری امی بول رہی ہے کہ کسی نے تو بتایا ہے پر میں نام نہیں بتاؤں گی اگر میں نے بولا کون ہے آ جیسو کیسو میں نے میرے کو پورا شک گیا کہ اس نے گولی ڈے گی پر وہ بول رہی کہ میں نے نہیں بولی میں نے چل مان لیتی تو نے نہیں بولی تو کسی نے بولا تو نے کسی کو بولی
بھی بینڈ میرے سہیلی لوگ یہاں اکے بجا بول کے جاتے تھے بولتے تھے تھے بولتے تھے پھر وہ چلائے گی ہم لوگ کو
ہ میں پھر گھر میں رہ کے ایسے حرکت کرتے پھر ان لوگ میں اتا کر کے میری امی نے میرا ایڈمیشن نہیں کرایا میرے ابو پوچھ رہے کہ اتتا ہے مطلب اس کا ایڈمیشن کرانے جانا ہے بولتا نہیں نہیں وہ نہیں پڑے گی اب وہ نہیں پڑے گی وہ نہیں جائے گی اور میرے ابو وہ نہیں بتائیں گے جب میرے معلوم ہے ابو بہت ہی فیک پہلے سے بہت ہی اسٹیک ہے تو میری امی نے بھی بتایا کیونکہ ان کا بھی چار بار سمجھانے لگی بس میکو بولی چھوڑ دے یہ وہ تو پھر میں کھالا لوگ سے نا میں مطلب میرے کو یہ نہیں معلوم کہ میں خالہ لوگ نہیں بولے یہ ساری بات میں اپنے خالہ لوگ سے بولی آ کے میں نانی ت میں خالے لگتی میری نانی تھوڑا سا سپورٹ کری مجھے نانی کھالا لوگ سے تو مجھے اتنا رونا آ رہا تھا پھر میں نے بولی اور لڑکا دیکھے رہتے میرے لیے تب اب میں نے میری نانی کا نانی بیٹی تھی تو اتا رو رہی ہوں میں تو پھر نانی بولی کیا ہوا مجھے سب بتائی تو بولتا اچھا ٹھیک ہے اور میرے سے بات کرا میں نے فون لگا کے دے دی بارش کا ہی ٹائم چل رہا تھا اور بہت بارش جیسے آج ہو رہی نا ویسے تین دن سے کنٹینیو بارش ہو رہی تھی اب ان کو میں نانی ملنے کو بلائی بولی کے میرے کو ملنا ہے مطلب آج صبح فون کر رہے ہیں اور دوپہر میں بول رہے ہیں کہ مطلب اگر تم کو بات کرنی ہے تو ابھی آنا پڑے گا
سپورٹ تو کرے نا
میری نانی تھی تو میری نانی کیا بولی ابھی بارش ہو رہی نا دیکھتی ہو لڑکا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے میری زبان رکھتا ہے کہ کاٹ دیتا ہے اب میرے کو بھی توہ ایک دن کی بارش ہو رہی ہے اور اچانک میں گھر والے سے کبھی بات نہیں کرے تو اپنے دل میں ایسا ہو جاتا ہے ارے میں کیسے سامنے جاؤں پر وہ میں مطلب اور میرے سے میں نہ نہیں ان کی بات بھی نہیں ہونے دی ان کو میرا گھر معلوم تھا میری نانی کو اتنا معلوم ہے کہ مجھے گھر ور ان کو معلوم رہے گا اور میرا فون نانی رکھ لئے نئی بات کرنے دیہ کہ میں اگر کچھ بولوں کہ ارے تم نئی نئی آؤ گے تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا موقع ہی نہیں ولا وہ ساری چیزوں کا پھر بہت انتظار کرتے کرتے نا چھ بج گئے میں نے لگتا وہ نہیں آئیں گے میری نانی بولی دیکھ لے تو بولی نا لڑکا اچھا ہے مطلب ساتھ دے گا شادی کرنے بولا ہے یہ وہ اگر وہ نہیں آئے مطلب وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور امی کو ایسا دل میں ہوں رہے اللہ وہ ا جائے اور بارش ہی ایسی ہے کہ رکی ہی نہیں رہی ہے وہ ا تیز ہو رہی ا تھی تو تیز ہو رہی میں نے میں تو امید چھوڑ دی تھی آنے والے بول کے مطلب میں نہ ا میں کیا کروں کیا کروں کیا کروں فون بھی نہیں دے رہے مجھے اور میں نے کسی کے نمبر سے لگا بھی نہیں سکتی پر وہ آئے
تمہارے پاس تو بھی اتنا چانس تم کو دیے تو
اور پھر میری امی پھر بھی نہیں مانگ رہی تھی مری امی کو نہیں ملیم تھا انہ
تمہارے پاس اتنا ہاں تمہارے کو چانس تو ملا نا میرے گھر والوں تو چانس بھی نہیں دیے ایک بار پتا چلا مطلب باہر سے ہی پتا چلا تھا کہ مطلب اس کا ایسا سا چل رہا ہے تو مری ایک سیکنڈ نمبر تھرڈ نمبر کی جو بن ہے نا وہ بہت ڈینجر تھی اور اس کو ہی پتا چلا وہ بندی نے کیا کری آ کہ نا بھائی اور ابا کو بول دی
ایسے ٹائم پہ پتا نہیں بہان لوگ اتنا ڈینجر کو ہو جاتے ہیں ا ہمیشہ سوئی تو رہتے ہیں
بھائی بھائی ابا نے بھائی نے کیا کیا رات کو دو بجے میرے کو پکاڑ کے اتنا دھوئے تھے اتنا مارے تھے سمجھ لو میں زندہ کہ نہیں رہتی کچھ کنفرم ہی نہیں تھا کھانا نہیں کھا رہی تو کہا نہیں تو مر بولتے
نہیں پوچھتے ہاں ایسے ہی کر دہ نہیں پوچھتے میری امی تو م کو میں کھانا نہیں کھ رہی رو رہی میرے ابو کو بولہ لڑکا دیکھ رنے کے لیے اور میں رو رہی ہو تو کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے بولے تو سوتے رہے مت کا میں بولے اتا اتنی دشمننی کیوں کر لی ہے